ہیلو بھائی جان خدا حافظ وعلیکم السلام
جی بھائی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن
سب ٹھیک ہے ہو جان
بھائی کیا کر رہے ہو موسم کیسا ہے
موسم خراب ہے
خراب اور بولو بھائی
جی اور سب ٹھیک ہے بھائی بتاؤ
بس الحمد اللہ آپ سناب کیا کر رہے ہو ابھی کھانا وانا ہو گیا
کھانا بانا ہو گیا بھائی کانا وانا ہو گیا بھائی مطلب گرمی اتنی پڑ رہی ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی بھائی گرمی تو بہت ہے اس لیے گھر میں بیٹھا بچوں کو بھی اندر رکھو ہے نا بھائی کیونکہ بچوں کو پر زیادہ اثر پڑتا ہے گرمی کا ہے نا بھائی
ہاں پڑھتا ہے بھائی یہ مطلب پیڑ پودوں کو کاٹ رہی ہو ہم تم تو گرمی تو ویسے ہی بڑھے گی آ
جی بھائی یہ بھی بس ٹھیک ہے آپ نے بولا آپ پیڑ پودے کاتے ہیں آج کے لوگ اسس سے ہمیں نقصان بہت ہے کیونکہ آکسیجن آکسیجن کی پرابلم بھی ہوتی ہے اسی سے جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں اگر ایک جگہ پیڑ ایک کاٹیں گے اس جگہ لگانے ہے دس ہے نا بھائی دس نہیں تو پانچ لگانے ہیں بھائی
پانس لگائیں گے تو آپ مطلب آپ کی بھی صحت صحی رہے گی بچوں کی بھی رہے گی اور اگلی آنے والی پیڑھی کی بھی آپ کی مطلب ابھی سے سر اچھا ہو جائے گی اب آپ ایسے ہی پیڑ پودوں کو کاٹتے رہے تو آگے والی پیڑھی کو مطلب پوری
جی بھائی بالکل
اب یہ دیکھو بازاروں میں ہم آپ جا رہے ہیں تو مطلب دھواں پردوشن ہو رہا ہے
اسی لیے تو گرمی بھی بہت ہے بچوں کو بھی اندر رکھنا ہے ہے نا بھائی گرمی کی وجہ سے پھر پرابلم ہوتی ہے زیادہ گرمی میں اگر بیٹھیں گے نا بھائی تو اسی لیے باہر بھی کرنا ہے کام آج بیماری بھی زیادہ پڑتی ہے بچوں پر لوگوں پر کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے
نالیوں کو صاف نہیں کر رہے ہیں گندگی ہے مطلب مچھر
کیونکہ آج کے لوگ کوڑا کچرا پھینکتے سڑک پر ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان اب آپ کو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مطلب آپ کو ہم کو بھی کرنا چاہیے ٹیسٹ میں پڑا کچراگالنا چاہیے اور آپ کے لیے سرکار نے ڈسٹ بین بازاروں میں بنائے ہیں
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے جی بھائی جی بھائی وہ تو غلط بات ہے
بازاروں میں تو وہ کھا رہے ہیں ان کو تو بھی وہ بھی بیمار پڑ رہے ہیں ان کی آنتوں میں چپک رہا ہے اور آپ نالیوں کو صفائی کرنی چاہیے اپنی گھر پہ آگے
آپ نالیوں کی صفائی کرو گے مچھر پیدا ہوتے ہیں کئی پرکار کی مچھر آپ کو کاٹتے ہیں آپ کے بچوں کو ڈینگو ملیریا کئی بیماریاں کئی بیماریاں ہوتی ہیں
جی بھائی اسی لیے تو ہمیں صاف رکھنا ہے نا باہر ہے نا کوڑا کچرا کسی سیف جگہ پھینکنا ہے جہاں بیماری نہ بچ سکے اس کی ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان اب کئی دیکھو کہ کئی جگہ پہ تو برشا اتنی ہو رہی ہے کہ مطلب باڑھ آ رہی ہے کئی جگہ پہ دپ پانی نہیں آ رہا ہے اب کسان بھی پریشان ہیں سب پریشان ہیں اس سے
بالکل بالکل صحی بات ہے
آپ مطلب شہر میں رہنے والی گاؤں میں رہنے والے سبھی پریشانی
جی بھائی جی بھائی
اور کسان لوگ کیا کریں کسان لوگوں کو برسا نہیں ہو رہی ہے تو فصل کیسی پکائی
جی بھائی
کئی کارن آپ کھیتوں میں کوئی پرچ لگائے بڑھیا دو چار ہزار روپئے کی
اس سے انسان فٹ رہتا تھا آج کال باہر کا کھانا کھاتے ہیں لوگ بچے اس سے بیماریاں بڑھتی ہے نا بھائی
جگ پس کھاتے ہیں اپنے بچ بچوں پر دھیان رکھو ان کو بولو جھنک فروز مت کھاؤ ان کو لا کے دو فروٹ ف فروٹس کھائیں گے وہ ڈرائی فروٹس کھائیں گے ہے نا بھائی اس سے وہ ہیلدی رہیں گے جنک فوڈ کو بند کرنے ہیں نا بھائی فون بھی بند کرنا ہے آج کل کے بچے دیکھو سب فون پہ بزی رہتے ہیں ان کو بولتے یہ کام ہو وہ کچھ اور کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ بھی اب ٹھیک نہیں ہے ان کا مائنڈ تھوڑا ڈپریشن میں پڑ گیا ہے نا بھائی
بھائی جان آنکھوں پہ چور پڑتا ہے بچوں کو آپ موبائل پے موبائل چوبس ہوتا موبائل چلا تو بچوں کی پڑھائی میں لگ
جی بھائی بالکل
میں سمجھ سمجھدار ہو گئے تو پھر ویسے کام کرنے لگتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے بھائی مطلب بچہ پا تندرست ہو جائے پوری مطلب ساری بھاری ہو جائے تو فون دینا چاہیے
بھائی
گاؤوں میں تو اتنا فون ٹون نہیں کوئی زیادہ مطلب بچوں کو دیتا نہیں ہے بازاروں میں جائیے ایک بچے پہ دو دو کھنے
جی بھائی بالکل
اور کئی کارے ہیں بھائی جان
جی بھائی اور اپنے بچوں کو بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے آج کل سکول میں پڑھتے سکول جاتے پڑھتے کچھ کام مت کرتے غلط ان کو رکھنا ہے باہر نظر کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں نا بھائی کچھ غلط مت کر رہے ڈرگس مت کر رہے ڈرگس سے دور رکھنا ہے ان کو ان کو بول رہ ہے کرکٹ کھیلو والی بال کھیلو کچھ گیمز میں پارٹیشن
وہ تو ہے بھائی جان یہ کریں دیکھو کوئی بچہ اسکول میں مطلب صحیح ہے پڑھنے لائق ہے کوئی عمدہ قدری کے حساب سے جاتا ہے تو بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ایسے بچے کے پاس کیوں بیٹھتا ہے مطلب بیٹھے کا تو ویسا ہی ہو جائے گا اور کئی اس گھر سے اسکول جا رہے ہیں گیل میں سائیکل رکی کہ اسکوٹی وغیرہ موٹر سائیکل آپ بیٹھ رہے ہیں پہلے کوئی سائیکل پیدل جاتی تھی پٹلی
جی جی
بائک سے اسکوٹر یہ وغیرہ چل رہے ہیں
جی بھائی
گھر میں چار بچے ہیں تو چاروں بچے کا الگ الگ گاڑی موٹر سائیکل
جی بھائی
کہ پہلے کوئی بچی مطلب سائیکل بھی نہیں چلاتی تھی اب گاڑی چلا رہی ہے بچی بہت
بالکل صحیح بات ہے
بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے اور گاؤں میں جائیے آپ کو کہ کچ اور جیادہ ملے گا
جی بالکل بالکل صحیح بات بولی ہے آپ نے
اور مطلب کوئی پردھان یا سرپنچ ہوتا ہے وہ تو کراتا نہیں ہے وہ اپنے کے لیے ڈولتا ہے پیسے کھانے کے لیے
جی بھائی ان کو خاص خیال رکھنا ہے بچوں کو بچوں کو بولنا ہے جھنک پڑوس مت کاؤ اچھا کھاؤ کچھ باہر ملتا ہے فروٹ ملتا ہے یا کچھ مل تا ہے اچھا وہی کھاؤ جنک فڈ دور رکھو ان کو بولو گیمس کھیلو آج کل کہ آپ بچے دھو وہ فون یوز کرتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں ایک ہی کمے میں بیٹھتے ہیں نہ کچھ گیم کھیلتے ہیں نہ کچھ اسکول سے آتے آتے بچے نہیں جاتے تو کمرے میں بیٹھتے اپنے روم میں بیٹھتے پھر ڈپریشن تا ہے آج کل کے بچوں میں آپ دیکھ ڈپریشن کتنا ہے ہے نا بھائی
بھائی اب دیکھو مائنڈ مطلب کوئی بڑے ویکتی میں نہیں ہوا اتنا مطلب بچوں کا جب ہو رہا ہے پر اب کیا کیا جائے اب آگے والی پیڑھی کے لیے کچھ سدار نہ ہو تو ہم تو کوئی ک کرنا پڑے گا بائی جان
جی بھائی بالکل صحیح بات بولی آ کے
اب ہم بھی کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کچھ کیسے رہیں گے
جی بھائی بالکل
اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان کو آپ وہ سبھی کو پیڑ پودے نہیں کاٹنے ہیں
جی بھائی بالکل صحی بات ہے یہ پیڑ لگانے مگر کاٹنے نہیں ہے ہے نا بھائی
اور کئی کارن ہیں مطلب بچوں کے لیے بڑھیا ایسا سسٹم کیجیے کہ گھر اسکول سے آ کر روٹی پانی کھا کر اور کوئی کھیلنے لگ جائے پھر پڑھنے لگ جائے تو نہیں پکڑانا چاہیے بچوں کو
جی بھائی بالکل
وہ تو یہی بھائی جان اب ہم ہی یہ کام کریں گے تو پھر بچے کیسے نہیں کر رہیںے
ج جی بھائی بالکل بالکل صحیح بات بولی آپ نے ہ اس پولوشن کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو بھائی جو آ پولوشن ہوتا ہے ان فیکٹری سے دھواں نکلتا ہے
بولنا چان بائی جان کی سرکار کو یہ فیکٹری بند کرانی چاہیے اور یہ بازاروں میں ان پرکار کی دکانیں ہیں جسی مطلب یہ پٹاخے ہٹااکے والی بس دکانیں ہیں
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
یہ بند کرانی چاہیے کیونکہ بچے بچے تو کچھ جانتے نہیں ہے پٹاخے لا رہے ہیں پٹاخے پھڑتے سمے آنکھ میں کہیں بھی پڑ جائے تو آنکھ وٹ جائے گی وہ زندگی بھر مطلب رہ جائے گا اپنی آنکھوں سے
جی جی جی
اوراں
اور اپنے بچوں کو بھی پیسے بند کرنے دینا ہے نا ہم بچوں کو پچ پانچ سو دو دو سو ہے نا بھائی
ہماں آپ
یہ تو غلط بات ہے پت نہیں ہے بچے کیا کر رہے باہر ڈرگس مت کر رہے کیا کر رہے ہے نا بھائی
ہاں بائی سر
اس لیے بچہ پہ ہے نا بھائی
بھائی
بھائی بچوں پہ دھیان رکھنا ہے کیا کر رہے اور اس اس پر صفائی پر بھی صفائی پر بھی خاص خیال رکھنا ہے ہے نا بھائی بچوں کو بول گیم کھیلو ہے نا بھائی
لائی ج ا
پولوشن پہ بھی دھیان دینا ہے صفائی پر ایک کوڑے کچرے سڑک پر نہیں پھینک رہے یہ کسی سیف جگہ پھیکناا ہے ہے نا بھائی اس لیے سب چیزپ دھیان دینا ہے جو غلط ہے وہ غلط جو اچھا ہے وہ اچھا ہے غلط اگر کوئی کرے گا وہ اس کو رکانا ہے بھائی آپ غلط کر رہے ہو یہ
اب دیکھو ندی بائی چانس س لو ندیوں میں کوڑا کچڑا پھینک رہے آپ بھیس وغیرہ وغیرہ ہی ختم ہو جاتی ہے ان کو پھینک رہے ہیں مطلب پانی پانی اشھ ہو رہا ہے شھ تو ہو نہیں رہا شھ ہو رہا ہے تو اس کو ہماری کو مطلب ندیوں میں بانے بچے جا رہے ہیں کوئی بھی مطلب وہ مطلب گائے بھیس پانی پینے جا رہی ہے تو اس سے بیمار پرجاتی ہیں بھی اور ہم امی کسی ندیاں میں نہانے جا رہے ہیں تو امی بھی مار پڑ جاتی ہے
جی بھائی یہ تو ہے نا اس سے ہمارا پانی جو پیتے ہیں ہم پانی سب کچھ ہے ہمارا انسان پانی سے ہی آدھا زندہ رہ سکتا ہے نا بھائی ہم پانی کو ہی خراب کرتے ہیں یہ تو غلط بات تو بھائی ہے نا بھائی
ج اب ہم کو سبھی مطلب پیڑ پودے پانی اور بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور خدا آپ اس پرائز میں
شکریہ کال کرنے کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ سمے نکالا شکریہ بائی جان ہوگی پھر سے ملاقات کا بھیھی شکریہ اللہ حافظ بھائی
خداظ